السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ کی خیریت سے ہیں اور سنائیے آپ کے سے ہو
میں تو میں خیریت سے ہوں آپ سنا ہے آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہو رہا ہے
ہاں الحمد للہ موسم آج تھوڑی راحت ہے دھوپ کم نکلی ہے اور باقی بند تو رہا ہے بارش کا موسم بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں آئے گی
اچھا بارش نہیں ہو رہی ہے آپ کے یہاں پہ
ہاں یہاں بارش نہیں ہو رہی نا ساری بارش آپ کے شہر میں ہی ہو رہی
اچھا آپ نے نا ساری بارش یہاں پہ ہی بھیج دی لگتا ہے
بھیجی نہیں مطلب ہاں وہ بھیج دی ہو یا پھر آپ نے ریکوائڈ کر کے ریکویسٹ کر اوپر والے سے منگا لی ہو تو ایسا وتتا ہے جی
نہیں ہمارے یہاں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ہم تو سوچ رہے ہیں یہاں سے تھوڑی دیر چلی جائے رتنی بارش و کے پانی بر گ ہے
آپ ایسا کریے ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں ہم آپ کے شہر میں آتے ہیں ہمارے شہر میں آ جؤ
ہاں ایسا کر سکتے ہیں ہم
جی تاکہ آپ کو جو ماحول چاہیے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور مجھے جو ماحول چاہیے وہ مل جائے پھر پریشان ہو کے واپس اپنے شہر میں چل جائے
ارے دیکھیے بارش اچھی لگتی ہے بٹ ایک بولتے نا اس میں لمٹ میں ہو تو اچھی لگتی ہے ہاں حد میں ہو تو اچھی لگتی اب اتنا اتنی بارش ہو رہی ہے کہ گھٹنے گٹی تک پانی بھر رہا ہے تو کیا مطلب ہے اس چیز کا
ہاں وہ تو ہے نا کہ یار نہ ڈھنگ سے کہیں گوم گھومنے کا مطلب باہر نکلنے کے یا پھر کوئی کام کرنے کے
ارے ارے آپ باہر نکلنے کے لیے دیکھے نا ابھی اتنا پانی ہو آپ کو پتا گٹر کھلی ہوئی ہوتی ہے آج کل اور پانی سے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا پانی میں گدر کھلی ہے کہ کیا ہے
بالکل بالکل ہاں ہاں ہاں ہاں اور پانی کی وجہ سے کیا بولتے ہیں تھوڑے مطلب جو کیڑے مکوڑے وہ زیادہ آنے لگ جاتے ہیں
بالکل وہ گھروں میں آنے لگتے ہیں فیر
بالکل بالکل ا وہ پانی ب جاتا ہے ان کے گھروں میں تو وہ کہاں آئیں گے اپنے گھروں ہی میں ہی اپنا گھر بنائے جی باقی یہ دھو پانی آ بھی جاتا ہے بھر بھی جاتا ہے تو روز میںل صفائی ہونی چاہیے گھر کی بھی اور باہر کی بھی مطلب کیا جو تو ڈپارٹمنٹ رہتا ہے تو وہ کرانے چاہیے
جی نہیں ویسے تو یہاں پہ ڈیلی صاف صفائی ہوتی رہتی ہے بٹ ایسا ہے نا کہ ابھی پانی ہمارے گھٹنے تک بھر گیا ہے یہاں پہ روڈوں پہ تو وہ چیز ہے نا جب تک وہ پانی نکلے گا نہیں گٹروں میں نہیں جائے گا صاف نہیں ہوگا تب تک تو کوئی بھی صاف صفائی نہیں کر پائے گا ادھر
نہیں تو نہیں جاؤ کل صبح خب پات مالا چار نہیں نہیں ات جی نہیں نہیں وہ پہلے پیسے کل صبح ارے میں ندوں گا یار میں کرا رہا یار بھائی ار ا ک پہ جی میں اد نہیں کرتا ہےار جی بے شک ادر نہیں کرتا ن
تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں ابھی
جی کچھ نہیں اب کیا کر رہے
جی تو نہیں ویسے تو موسم کافی پیارا ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے گرمی سے راحت مل جاتی ہے
بے شک درست فرمایا آپ نے دیکھو جو بارش ہے نا بارش ہوتی نا مطلب اپنے انداز میں ہوئے حد میں ہوئے تو مطلب کہ اچھا لگتا ہے موسم سہانا لگتا ہے
جی بالکل
جی اور اگر وہ اور لمٹ ہوئے حد سے زیادہ ہوئے تو مطلب پھر وہ ہانکارک ہے اپنے لیے
نہیں وہی نا پھر دیکھیے آپ نے سنے ہوں گے یہاں پہ پھر سنامی وغیرہ کے بھی کیسز آ جاتے ہیں جی نہیں آپتے سمندر ہے نا پاس میں تو زیادہ بارش ہو جاتی نا تو جلدی
سناامی آنے سے تو پھر تو مطلب آپ کے گھر وغیرہ ڈوب جات مطلب پانی بھر جاتا ہوگا
نہیں ابھی تو ایسا تو دو ہزار لاسٹ پانچ میں ہی ہوا تھا اس کے بعد تب تو کوئی خبر نہیں سنیچھی اللہ کاشو کرے آپ تو ک سو پس نہیں نہیںری
آپ نے اسی طریقے سے مطلب اپنے گھر بنا رکھے ہوں گے دور اور پھر اونچے سائز پہ جی جی آپ کا سمندر سے دور ہے یا پاس میں ہے گھر
ہ بیس کلو میٹر دور
ہو اچھا اچھا پھر تو کوئی پریشانی کا چانس ہی نہیں ہو تو کوئی بڑا طوفان ہے جبھی ہو سکتا ہے جی نہیں بڑھیا ہے دوری دینا چاہیے تو وہ پانی کے جو ایریاز ہیں نا پاس نہیں رہنے چاہیے خاص کر کے سمندر ہوا ایک ندی ہوئی تو ان س
دیکھیے ندی میں اتنی جلدی افان آئے گا تو اتنا دور کا وہ نہیں ہوگا بٹ آپ سمندر بولے نا سمندر تو آپ کو بتیں اگر آئے گا تو تیس بیس تیس کلو میٹر تک آتا
ہاں ہاں وہ تو ہے جی جی بالکل بالکل ہاں یہ چیز تو ہے
جب ہم جی ہمارے جب امی ابو تھے جب وہ ہاں ان کی جو نکاح ہوا تھا تب ایسا تبھی ہوا تھا ایسا کہ پانی بھر گیا تھا گھروں میں پانی بھر گیا تھا
بالکل بالکل ہاں یہ تو ہے کیا جو مطلب سمندر کی سناام اگر وہ پورے شہر کو نشٹ کر دیتی ہے
جی پٹ دیکھیے نا وہ پورا گھر وغیرہ سب تباہ کر دیتی ہیں تو انسان کو پھر
بے شک ہاں جی وہ تو ہے ہی
کیونکہ وہ پورا خراب ہو جاتا ہے نا گھر سامان سب
بالکل بالکل ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے باقی یہ انسان کو دیکھو تھوڑا مطلب احتیاط برتنا صحیح ہے کنارے پہ مطلب جو مطلب مطلب لوگ بھی ہوتے ہیں نا کئی کئی گھر ہوتے ہیں میں نے دیکھا اکثر پاس میں ہی رہتے تو ان تھوا دور ہی بنانا
جی جی جی نہیں احتیاط برتنی چاہیے کیوںکہ آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ تو احتیاط برتنا چاہیے
بے شک بے شک بے شک درست فرمایا آپ نے
جی
جی جی
آپ کا کھانا ہو گیا
ہاں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے میرا کھانا بہت ہی جلدی ہو گیا تھا
اچھا
جی اب تو دوسرے کھانے کی تیاری چل رہی ہوگی گھر میں مطلب بننے کی کھائیں گے تو لیٹ ہی ہمارے کیا مطلب ایکسلی کیا ہے مطلب لائٹس وغیرہ سب وہ آتے ہیں نا چھوٹے ووٹے کیا بولتے ہیں مچھر ٹائپ کے جو کیڑے وغیرہ پہ
جی جی
ہاں تو وہ تھوڑا کہ بارش کا سیزن ہے نا تو وہب آ جاتے ہیں تو جلدی کے کھانا بنا کے رکھ دیتے ہیں
باقی پھر کھا تو آپ آپ کے حساب سے لو
جی نہیں ہمار ایسے ہم بھی گاؤں میں جاتے ہیں نا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ لائٹ کے کیڑے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ کھانا بنانے نہیں دیتے وہ پھر
چانسز ہے کہ آتے ہیں لیکن آتے ہیں پھر بھی یارک کتنا ہی روک لو تو کتنا ہی پیک کر لو آپ جی
کتنی احتیاط برت لے وہ آتے ہی ہیں پھر
بالکل جس کو آنا ہے ہوتا آک ہی رہے گا
جی تو اس لیے گاؤں میں ہوتے ہیں تو جلدی بنا لیتے یہاں پہ ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر یہاں پہ تو آرام سے ہی بنتا ہے
ہاں یہ تو ہےشک یہ دیکھو نہیں وہ بھی بیچارے کیا کرے احتیاط برتتے ہیں ہر چیز کا کیونکہ ساودانی رکھنی پڑتی یار مان لو اپن کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی آ گیا ایسا پوا تو پھر اب جائقہ چینج ہو جاتا ہے تو بیچارہ کیا بولتے ہیں ویجیٹییرن ہے اس کو نان ویجیٹییرن ہونا پڑتا ہے
چ
جی یہ ہے باقی پھر مطلب پورا مڈ خراب ہو جاتا دیکھو
بالکل
تو اس لیے مطلب احتیاط برتے جلدی مطلب بنا کے رکھ لے پھر آرام سے کھا لیں اپنے حساب سے جب آپ فارغ ہو فری ہو
جی بالکل
آپ بھی مطلب احتیاط برتتے ہوں گے تھوڑا
ہاں وہی بول رہے ہیں نا کہ ہم جلدی بنا لیتے ہیں گاؤں میں تو چھ بجے تو ہمارا کھانا ہو جاتا ہے بن کے پھر ہاں چھ بجے تک بنا لیتے اس کے بعد پھر گاؤں میں کیا ہوتا ہے نا ہمارے چولہوں پہ کھانا بنتا ہے
جی جی ہمارے بھی چولہے پہ بھی بنتا مطلب روٹی چولہ پہ بنتی ہے باقی سبزی وہی انڈکشن بھی بنتی ہے
جی تو نہیں بٹ ہمیں نا چولہے کی روٹی ہوتی ہے وہ کافی پسند ہے
اچھا خوب پسند ہے کیا
ہاں مجھے چولی کی روٹی جیسے بولتے ہیں نا کاندا پیاز کی چٹنی ہو گاؤں میں اور ایک چولہے کی روٹی ہو اور گھی لگا کے کتنا پیارا لے کو تو بہت پسند ہے وہ
ا چھا بپو یہ فلیورڈ پسن ہے
ہاں روٹی کے ساتھ وہ کاندا ٹماٹر سب کی مکس کی چٹنی بنتے ہیں وہ جو لوگ ممی لوگ بناتے ہیں نا س امی لوگ بناتے نا سل بٹنے پیسے پیس کے ویسا
ہاں ہاں ہاں جی
جی ویسے ال زدہ چز پہ
ہاں وہ کیا دیکو گاؤں کے جو ٹیسٹ بھی الگ ہی آتا ہے بیٹے آپ نے تو کیا ہوتا نہیں ہے نا کہ یار گاؤں کی طر پروپرلی طریقے سے ا ہماریے مطلب چولہا ہے توطلب چولہے پہ صرف روٹی ہی بنتی ہے باقی کو استعمال میں نہیں آتا اس سے آپ نے بتایا کہ یہ مسالہ وغیرہ سل بٹے پہ پستا تھا اب تو آپ کو پتا ہے گرائنڈر وغیرہ کا زیادہ یوز کرتا ہے کہ کون سی ل ٹالے کون اس کو دھوئے بار بار کون اس پہ محنت کرے اتنا کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا
جی بالکل نہیں ہماری امی کرتی ہے ایسے اگر چاہیں گے نا گاؤں تو ہم اسے کرتے ہیں کیونکہ اس کا سواد ہی اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے نا
وہ سواد ہی الگ ہوتا ہے باقی شہر میں تو اپن کر نہیں پاتے ہیں اس چیز کو
دیکھیے یہ پھر کہہ نہیں پاتے پھر تو ایسا ہی ہوتا ہے بٹ اب جب ہمارے پاس وقت ہے گاؤں میں تو وقت ہوتا ہی ہے تو وقت ہے تو آرام سے بولتے نا لذیذ کھانا کھائے نا جب ہمارے پاس وقت ہے آرام سے کر سکتے ہیں تو
بے شک بے شک درست فرمایا آپ نے کہ ہوتا ہے ہونا چاہیے انسان کے پاس وقت مے کا پ ڈناا ہو وہ پ بیشک
میں ہی جات ہیں تو ہمارے پاس وقت ہی ہوتا ہے سب کے پاس سب فارغ ہی ہوتے ہے اس سمے تو
جی
جی تو ایسے بن جاتا ہے
ہاں ہوتے ان شاء اللہ پھر بات ہوگی آپ سے آگ اللہ حافظ
جی شکریہ آپ کا اللہ حافظ